ٹھیکم
آ بس دعا
اور گھر میں سب ٹھیک ہے اور آپ نے میں نے سنا اس کو بھیویا مبارک
ہاں میں نے ابھی لگائی ابھی بائک بن گئی نہیں بائک ہے ہی نہیں بائک ہی نہیں ادھر
ہ ا فیوچر میں کونتا ہے بائک ل م ہاں
کیسی ہے
یہ میں نے دیکھی یہی بک لائ ہاں اچھی ہے بہت اچھی
اس میں بریک کی نہیں ہے پچھلی بریک ہے بس
ہاں بھائی بھائی مجھے پت ہے پچھلی بریک ہے کوئی بات ہاں ٹھیک ہے ر ہاں ک
گا ہوتا پ نہیں ہے م
ہ
اوکے اور سنا جنید ب رہا ہے مجھے بہت م لینا یں گے ہم جائیں گے نا ہم چند پور کب رہنا تیار دو بجے کے بعد ہے نا صبح صبح کے اوکے پھر ہم اوکے اوکے ہاں یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا ہاں ہاں کشمیری بات کرو اوکے جی کوئی م ہاں مذرڈ گاؤں گ
ا
اور سنا ہے کشمیری کر رہا ہے بیچ بیچ میں اسی لیے اس میں ہو ہو اب لائیں گے میں لاں گا ا انفیلڈ فچر میں ان شاء اللہ نہ کلاسک کلاسک
کلاسک چل باغوتی بہت اچھی بائک ہے
اور سنا
اٹو آ ب
آپ کو چناین فیلڈ آپ آپ آپ یہ کہاں رکھیے وہ
وہ دوست کے باس ہے
ہاں بولو
میں نے نہیں ب چ وہ اللام علیکم ایک نہیں
اور سناؤ یہ کیا بول رہا تھا مہن بھائی
میں نے چلائی ہے بھائی یہ میں نے بلیٹ چلائی ہے جی ٹی چلائی انر چلائی ہے میں رللڈ میں آلموٹ ساری وائکیں چلائی نے ک چلائی ہے ایکسٹم چلائی ہے مطلب کہ یہ دو سو نے چلائی ہے نے میں چ میں نہؤں گا مے
پھر پھر کیا واس
وہ اب دبئی جلدی نہ نہیں ہو پائے گی انشاء اللہ
ہاں انشاء اللہ
اور سنا ہو گھر میں سےب بھی ٹھیک ہے
ہاںھی تو ٹائم کان
اور ایشا ایشا کو مت دیکھا صبح سے
نہیں نہیں ایسا تو بائی بھی ہے میں نے اپنے کو بولا تھا ن کچھ ف ہو گئی تھی اس اس کو تو گھر میں تو بند کیا ہوگا
ہاں مجھے پتا ہے اس کو گھر میں بند کیا ہے آ کہاں چھوڑیں گے اس کو نا چوٹا بچہ
ہاں
ہم ہم ہم کریں گے بارہ تک بارہ منٹ تک کال
ا بھائی ر مٹائی گیا نا پ
اس کو آتے ہے نا اس کو پیس بہت اچھے آتے ہے اسی لیے
چلو دو تین پانی ایک کریں گ بتا مگر
گیارہ تن کر رہیں ہیں سر
ااست نہیں بولنا
الاس کو نہیں پ لس کو نے
اور سناو یہ کہاں نکلا ہوٹل والا
مجھے اس اکاؤنٹ کو ایک و
اور جنید جنید کو بولو پانی جوس لاؤ
جناد بولر ہے جو تھ
اور جہ اور اور سنا پیسے ک جے میں او کیا
پت ہے نہیں اس میں دیکھ تو ٹھنڈی پانی مت ہے چھوٹی والی
میں میا
ادھر دیکھا تو پھر سے دیکھ تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
اب لگے نے یہ اپڈ کر آپ تھوڑا سا کریں گے اس کو کو رہ کی آواز تھوڑی سی ب پ پھر ہاں ہی ٹھیک ہے صاف ہے ہاں ہاں جنےد نہیں پیے
ہاں واہ
جی
رکھے سےے رکھے سےے میں خود ہی رہوں گا ٹھیک
بس دعا آپ کیا کریں و کشمیری مک کرو یوز اس کو کرتی ہے گالی مت مارو
یہ مگر ہے تو کیا
تو بھی ہاں ہاں وہ مجھے پتاہ ہے بچپن سے ہی اور سنا
اور گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں
ہاں پھر
مجھے نہیںنا میں کیا ہودھر مورتی پارٹنر
مرتزا کے سات کہاں گیا وہ
سنو گے سچ میں ہم بھی جائیں گے پھر ہم کیوں نہیں گئے پھر
چلو جائیں گے یہ اور ختم کے بعد جائیں گے جب جب دو تین منٹ بیھیں گے نا
ہاں
یہ پاگل ہے نا یہ جنید چیکھے مار رہا ہے اجاز اجاز بول رہا ہے کچھ ج بات کرو بات کرو بات کرو
عمر
اور یہ کون منڈا آ گیا اور سناؤ نا فتو ہے نا فتو ہے نا فتو تھوڑا سا یہ فتو ہے
کال ہوتی ہے پھر وہ نہیں چڑھتا ہے وہ وہ ان کی دسا کی دیا
یہ پا گل ہے نا تھوڑا سا
ہو اسکی چابھی ایک سکنڈ دو وہ سمج اس کی چابھی دو مجھے اسکو میں
یہ جووپیٹر
اور سناؤ
سک سو مر ج سنکا د تو میں دیکھوں گا
اس میں بریک ہی نہیں ہے مگر اس میں بریک ہی نہیں ہے آیان دھیرے چلانا کال کال بات کرنا
ہاں مجھے عامر کوٹیشن کری تھاے
اس سے بریک ہی نہیں ہے آگے والی
ہاں پھر پھر کیا کیا آمر بھائی نے
تو کیا کرے گا
اس میں ایک لائٹ ہی نہیں چل رہی ہے چل گئی چل گئی شاید
ہاں چل گئی چل گئی دھیرے دھیرے ہاتھ میں رکھنا ہینڈل بریک نہیں ہے آگے والی
اور سنا دھیرے چلانا جلدی آنا واپس میں پیٹرول ہی نہیں ہے
کوئی پٹرول بھر ہے کروں نا آپ تو کم میں ج
ادھر سے جانا شی گلی سے جانا تو پھر آ واپس
کل ہے نا محرم کل ہے ٹوینٹی فائیو کل جائیں گے ادھر ہاں کل جائیں گے شال مور
وہ گھر میں سبزی کم دیں گے
کل جائیں گے شاہارمول تم دھییرے چلاؤ دھییرے
تھن بول
تیز مت چلاؤ اب ایکسیڈینٹ ہو جائے گا پھر کیا کریں گے
ج بول رہے
نا یہ میر ہے نا میر اس کو فون ہی گھم گیا تھا رو رہا تھا پھر
مںیر تکی مںیر
اور
کہاں پہنچے
اب کیا کرے پیسے کم ملیں گے مجھے اب
میں تھوڑا سا موڈیفائی کرتا
ب آپ کون
الا سے پانچ فریم کھلے صبے سے ہاں بول
بات کرو نا اس میں کٹ رہی ہے تھوڑی سی بات
بول رہا ہ گکل جی بھائی ب ا تو کو بیک بدا
مجھے اچھی لگتے ہیں این ایس این ایس فور ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ
ن جضی
ہاں ہاں وہ بائک اچھی ہے
وہ بہت اچھی بات ب اس کو بریک ٹھیک کران رہا
ہاں میر بور ہے میر بور ہے مجھے ٹورسٹ بائی دیکھ رہی ہے
دکھ لیا
تو ہے نا پنجابی لڑکے ایک
ہاں بھائی
اللہ میر کر رہے ہیں ال لو ادھر سے
اورمیرا بولو
اور سنا
مجھے کب اب پیسے ملیں گے
پیسے کب ملیں گے مجھے بات کرنا ہیلو
ہاں اور سناؤ گھر میں سے بھی ٹھیک ہے اور بیٹا بیٹا ٹھیک ہے اور لڑکی ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے اور سنا دھیرے دھیرے اس میں بریک ہی نہیں ہے اور
بس دعا
اب کتنا ٹائم ہے اے پلیر تھاے فون بند کرو ہاں پھر سچ سچ میں
س سچیز دو
کدھر سے کدھر سے پھر
فون بند کرو میں نے تب بولا نہ رکو ادھر ایک سیکنڈ
ہاں ہاں
اور ب یہ ج ہو جائے گی ہوگی نہیں چ
ہاں مجھے بھی پتا ہے مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہو جائے گی اب
اوے چپ کرو نا ہوگی انشاء اللہ
انشاء اللہ ہاں ہاں اوکے اوکے بیٹھو بیٹھو